بولو بولو وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بیٹھے ہیں پیڑ کے پاس سگریٹ پی رہے ہیں
ابھی تک پیڑ کے پاس ہی بیٹھے ہو
ہمم
اور کوئی جگہ نہیں ملا بیٹھنے کو
نہیں دھوپ ہے بہت اسی لیے تو
اچھا دھوپ میں پیڑ کے پاس ہی بیٹھا جاتا ہے نا اور کوئی جگہ تھوڑی ملے گا
ہاں ہم لوگ کے گھر میں ایے سی تھوڑی ہے جو بیٹھیں گے گھر میں اسی کو اے سی مان لیتے ہیں
ہاں بات تو صحیح ہے اے سی مان لو اور بھی کچھ ماننا ہے تو وہ بھی مان سکتا ہے
نہیں اور کچھ مانیں گے تو بھاوا بھی بند ہو جائے گا ہمم
اور سب
پتا سب خیریت سے
نہیں الحمد اللہ سب خیریت ابھی تو بس دیکھ رہے تھے کچھ کچھ کلپس ہارر کا
کس ہارر کا ہم کو ڈرانے کے لیے ہم کو ڈرانے کے لیے
آپ کو ڈرا سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے بھلا
تم کو دیکھ کے انسان ڈر جائےگا ہارر تو بہت دور کا
اتنا ماریں گے نا ایک دم بھول جائے گا اپنا نام
وہ مووی ہے سپائیڈر من کا نیا
کونسا
اس کا ٹیلر دیکھ رہے تھے اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے
اچھا بس سارا دن مووی ہاں سارا دن مووی میں ہی ٹائم گزارو ٹھیک ہے نا
ٹ ٹریلر آیا ہے دیکھیں مووی اسٹارٹ ہو گیا ہے پری بکنگ شروع ہو گیا ہے جائیں گے دیکھنے دھنباد
ہاں اجانتا ہے میں کوئی ہال نہیں ہے مووی ہال
مووی والا ہال ہے لیکن وہاں تمہارے دیکھنے کے لائق نہیں ہے تم ڈیزرو نہیں کر سکتی وہ سب کو
جیسے
جیسے جیسے کیا بولیں یہاں کا آدمی اس طرح کا ماحول تھوڑی ہے گاؤں جیسا ماحول ہے وہاں جانا جائے گی تو ترنت نکل جائے گی
ہاں ایسا ہے
ھمم ایسا ہے
تو تو اچھا کہاں کا ہوتا ہے
چترنجن سب سے اچھا
وہاں پے ہے صحیح میں
ہوں بہت اچھا ہے بہت اچھا
وہاں کا بیہویر سے لے کے آدمی ماحول سب ٹھیک ہے یہاں کا آدمی صحیح نہیں ہے تو چلو دیکھنے
کرنا پڑے گا چلو کب جا رہا ہے
کتنا تاریخ ہے آج
آج تو ہے تیس
ہمم ابھی ٹائم ہے ایگزام میرا آٹھ تاریخ
ایگزام کا ہو گیا پڑھائی کے ایسے ہی بس بس لکھنا ہے جا کے
بس ایسے ہی لکھنا ہے یونیورسٹی میں کیا پڑھائی کریں گے
یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں کرے گا تو نالج کیسے ملے گا ایسے ہی
ہے کہ ہو جلدی جلی
ہاں سوچ رہا ہوگا نالج تو سب مووی میں بھی تو مل ہی جاتا ہے کیا کریں گے نالج تو بس ایگزام دے دو کیسے بھی کر کے ہے نا
وہ بول رہے یہاں ہم لوگ کا جہاں گھر ہے نا
ہاں
وہاں یہ یہاں جیسے ہی مطلب ایک اسکول ہے اسکول ہے اور ادھر سے روڈ ہے اب دونوں سائڈ دکھتا نہیں ہے کہ مطلب جیسے ہی راؤنڈ لیتا ہیں تو دکھتا نہیں ہے سامنے کوئی ہے کہ نہیں ہے وہیں پہ چیکنگ لگا دیا ہے یہ کوئی طریقہ ہے ارے اگ کو کڑا ہو تواری نہیں کہیں بھی نہیں کوئی مطلب کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے چھپ کے کوئی لگاتا ہے ایسے چھوپ کے لگا دیا ہے آج آج کٹا مارے گی کٹا چلے گا جی وہی تو کوئی بولتا بھی نہیں ہے شام کو لگا دیتا ہے رات تک لگا دیتا ہے رات تک نیم ہی نہیں لگانے کا
رات میں بھی لگایا جاتا ہے ادھر جامترا میں تو ہوتا ہے ایک دو بار بہت جن کو پکڑا بھی تھا رات میں تو پھر وہاں جو ہیڈ تھے کیا نام تھا بڑا بابو نے کیا پھر ان کو کال کیے تو وہ آئے پھر وہ ڈانٹے کی اتنا رات کو کیو لگا دیے تب جا کے
رات کو نیم نہیں ن لگانے کا
نیم نہیں ہے لیکن وہ لوگ کچھ ہ کچھ ایکسٹا ہاں زبردستی ایکسٹرا پیسہ لینے کے لیے لگا دیتا ہے ہاں جان میں ڈر نہیں ہے تو کیا کرے
ہوں
پیسہ کے لیے کچھ بھی کر جاؤ
وہی تو چھوپ کے لگا جاتا ہے بچارا کوئی بھی آتا ہے
ہوں
رکا دیتا پہیر وہ آگے جا کے کھڑا ہے تاکہ باگ نہیں پائے مطلب لگ رہا سب
ہ ا ہاں اچھا تمہارا تمارا لائسنس بناوا ہے نا
کیا
لائسنس گاڑی کا
ہاں
او یہاں تو کل اور پرسوں کیمپ لگا تھا نہیں لگا تھا وہی پوچھ رہے
لگے گا لائسنس کے لیے کیمپ وہاں بنوائیں گے میرا جو تھا وہ لکھو گیا ٹرین میں
نہ ارے یہاں جامتڑا میں لگا تھا کیم
یہاں لگے گا ہم لوگ کے گھر کے پاس پنچایت میں
ہاں ہاں ہاں تو ہر ایک بلاک میں الگ الگ ڈیٹ میں ہے نا
ہوں تو وہیں سے بنوا لیں گے وہاں تو کم بن جائے گا
ہاں وہ یہ لگے گا ایک تو اتنا ہرا پھیری کرے گا بنوانے میں کتنا دن لگتا ہے بننے میں
بننے میں مہینہ ہو لگ جاتا ہے ایک سپتہ میں مل جاتا ہے کہیں مطلب جیسے جہاں ہوتا ہے ویسے
وہ چلو ماشاء اللہ اچھا ہے بن جائے تو ٹھیک ہے جلدی کیہ بنانا تھا بنانا تھا ایک جھن کا تو وہی ہے کہ یہ لیٹ لگ رہا ہے بنانے میں جب تک مطلب تھوڑا ایکسٹرا چارج نہیں ہوگا تب تک نہیں بنے گا ایسا کچھ بولا جا رہا تھا صحیح میں ایکسٹرا چارج لیتا ہے آفس والا کیسا ہی کرتا ہے کیا
کس میں ایکسٹرا چارج لیتا ہے
لائسنس والا نے
لائسنس میں
ہاں
ایکسٹرا چارج لیتا جان بوجھ کے بلائے گا ایک بار سائن کرنے تب لے گا
ہاں تو ہاں تو وہی چیز نا جب تک نہیں دے ایکسٹرا چارج تب تک کہاں ٹھیک سے بنو کے دی گا
ہاں
ایک جن یہاں آں میرا جو فرینڈ ہے وہ بول رہا تھا کہ بنوانے کا اگر بول رہا کہ پانچ ہزار ایک ہی بار میں دو گے تو تورنت بنوا کے دے دیں گے
پانچ ہزار ہاں پانچ پہلے لیتا تھا چار تین ہزار چار ہزار اس کے بعد اب پانچ ہزار سنیں ابھی باون سو لیتا ہے
ہا تو بنوا پیسہ لگ رہا ہے ب بنوا لینے سے وہی ہوتا ہے کہ بار بار جھنجٹ نہیں ہوگا کہیں دور جانے میں
ہاں یہ بات تو ہے ایک بار میں ٹو ویلر فور ویلر دونوں پن جائے گا
ہوں بنوا لینے سے تو صحیح ہوگا چلو چھ تاریخ
ہوں سوچ رہے سوچ رہے بنوا لیں گے کیونکہ بہت ضروری ہے
ہی ضروری تو ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو پھر کہیں دور کا جا بھی تو نہیں سکو گے ہم نے بس سے ہی جانا پڑے گا ہوں کہیں پکڑا نا جاے
وہی تو اور پکڑنے کے بعد بڑی فائن کرتا ہے اور جتنا بات کرو اتنا فائن بڑھائے گا اتنا پولیس سب کا کیا بولے جتنا بات کرے بس ایک بار سلی سلیگڑی میں کچ فور ویلر س تھے میرا دوست ہے ڈی ایس سی وہ چلا رہا تھا اور وہ مطلب وائن لیا تھا ایک چوبیس گھنٹہ پہلے ہی لیکن اس کا جو مشین ہوتا نا اس میں آ جا رہا تھا تھوڑا سا تھوڑا سا مسٹیک کر دیا تھا سگنل کے تھوڑا سا آگے جا کے روک دیا پھر ترنت بیگ لیا لیکن پولیس آیا اس کے بعد لے کے گیا ٹریفک پولیس سب بولنے لگا فائن دیجے بارہ ہزار مانگ رہا تھا تھوڑا سا غلطی کے لیے مطلب کتنا گیا ہوگا ایک قدم ایک قدم بھی نہیں گیا ہو گا آگے پھر ہاں نا کر کے چھ ہزار لیا اس کے بعد چھوڑا چھ ہزار لیا سب کچھ رہتے ہوئے بھی ہاں سلیگڑی میں
اتنا ہاں تو وہاں
وہاں بہت لے لے گا وہاں ورنہ بولے گا کہ کھڑا کرو گاڑی سائڈ میں اور چلو تھا نہ اس کے بعد جتنا پروسیس کرے گا آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں اس لیے دے دیا
نواں تو اور ہیریسمنٹ کرے گا وہ لوگ
ہاں بہت ہے لائسنس نہیں تو پتا نہیں کتنا لیتا بیس ہزار کیا ادھر لیتا ہی نہیں اسی ٹائم بارہ ہزار مانگ رہا تھا پھر ہاں نا ہاں نہ کر کے لیا چھ ہزار
ہاں ایک منتھ کا سیلری تو اس کا وہیں پہ چل جاتا نہیں رہتا تو
سوچ سوچ رکھتا ہے کہ ایک مہینہ کی سیلری یہیں لے لیتے ہیں ساری سیلری میں لیٹ ہو جائے گا کیا
آں اللہ حافظ وہی چیز تو ہے بنوا لینے سے صحیح رہے گا چلو چھ تاریخ کو دھن واد کیا کرے گا چھ تاریخ کو کہاں جا رہا ہے
ہم کو جانا ہے چھ تاریخ کو میرا آبزرویشن کا دیا ہے تو اسکول چوز کرنا ہے اس میں
کیا بولی
بولے بہت ا تھ چھ تاریخ کو بلایا ہے کالج اسکول چوز کرنے کے لیے ابھی مطلب پیو ٹی کے لیے دیا جائے گا آبزرویشن ہاں ابھی یہاں بول رہا تھا کہ سامنے کا جو جو اپنا اسکول ہے وہاں کا سلیکٹ کر لو کیونک اور ایک مہینہ آبزرویشن میں دیا جائے گا تو آبزرویشن کے لیے جانا ہے بول رہے تھے وہی کی چوز کر رہے ہم کو یہاں ادھر کا ایک بھی سامنے کا اسکول پتا نہیں ہے کہ کون سا اسکول کماپس سامنے پڑے گا گووند پور میں
بیج بیجرا کا سامنے پڑے گا کیا ہلو
ہوں
بولے بیجرا اسکول سنے ہوا سامنے پڑے گا جام طرح سے
بجرا
ہاں
پتا نہیں ادھر دے گا ٹرینگ دھنباد طرف ہی دے گا یا پھر ادھر
نہیں نہیں ادھر دے گا جو گوند پور ہے نا تو اسی کے ہی انڈر میں دے گا اس کو ہ اسی کے ہی انڈر میں تو معلوم نہیں ہے کہ کون سےا
اچھا مان لو اگر ٹریننگ تم اگر تم کو ٹریننگ مان لو دھنباد طرف دے گا تو تم کو وہ رہنا پڑے گا پھر ایک مہینہ تک
نہیں اگر جانے آنے کا سویدھا ہے تو ڈیلی ن تو پورا ایک مہینہ دے گا
آنے جانے کی سویدھا کتنا بھی رہے روز روز آنا جانا باپ رے باپ
ہاں اس بار ایک منتھ دے گا فیر جو لاسٹ کورس سمسٹر ہے اس میں پورا نائنٹی ڈیز کا ملتا ہے ڈیوٹی اس میں بھی ٹریننگ کرنا پڑے گی تو مینج کروانا پڑے گا
آمہم مینج تو کروانا پڑے گا ورنا ایک راستہ ہے صبح والا ایک راستہ ہے صبح والا ٹرین جو ملتا ہے دھنباد والا اس میں جاؤ اور رات والا ٹرین جو دھنباد والا اس میں آؤ
لیکن ٹرین سے ٹرین میں اندر طرف بھاگے گا نا مطلب ٹرین میں دھنباد جانا پڑے گا لیکن دھنباد گوبند
وہاں سے نہیں لے گا زیادہ ہاں وہ بات تو ہے
وہی ہاں گوبند پور سامنے پڑے گا تو ادھر بس ٹرین ہی چلتا ہے اور یہاں بس نہیں چلے گا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکی اسکول کا ٹائمنگ دس ساڑھے نو بجے سے ہے اگر ست صبح کو بھی بس سے جائیں گے تو ہائی وے تک چھوڑے گا ہائی وے سے اسکول بہت اندر ہے ادھر آٹو نہیں ملتا ہے
مطلب زیادہ دور ہو جائے گا ویسے
ہاں دیکھیے گے ایک دو بار پانچ چھ بار جائیں گے کلاس کروانے اگر بایو مٹرک نہیں رہا تو مینج کروا لینگے زیادہ نہیں لگے گا مینج کروانے کا پہلے پانچ ہزار لگتا تھا ابھی چھ سات ہزار شاید